ہلو ہاں وعلیکم السلام
کیسے ہو
الحمد للہ خریت آپ سناو
میں بھی الحمد اللہ اچھی ہوں اور بتاؤ آپ کھانا ہوا آپ کا
کھان کھانا ہمارا بن گیا ہے ڈل رہا ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا آج سے
کیا بنا رہے ہو
آج ہمارا مٹن قورمہ
قورما
اچھا اور
آپ لوگ کا ہوگیا
ہاں ہمارا کھانا ہو گیا دیکھی دیکھنا کھانا بن گیا کھانا کھا کے ہو گیا سب آپ کام کام کرتے کرتے بات کر رہے آپ
ہوں ہوں میری آواز تو نہیں آ رہی نا بیک گراؤنڈ کام کر رہی ہو اچھا نہیں نہیں میں تو بس مطلب باہر نا ایکسیمزیم بن کیجیے نا تو باہر کی آواز بھی آتی ہے
اچھا
ہاں
اور بتاؤ ہاں بچے لوگ کیسے
اچھے ہیں کھیل رہے ہیں کوئی کھھیل رہائے ہے کوئی مینگو کھا رہے ہیں
ہاں
چھوٹی والی لڑکی کا مینگو فیوریٹ ہے
ہوں میری بہن کا بھی مینگو فیوریٹ ہے چھوٹی والی کا
ہاں مینگو چاہیے اگر مینگو ہے تو جب تک فنش نہیں ہوتے ہیں اس کو مینگو ہی چاہیے
ہاں
کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں
ہاں
اور بتاؤ ہاں امی ٹھیک ہے امی ہال میں بیٹھے ہے ان کو وہ ان کو وہ بولتے میرے کو بھی جوائن کر لے اس میں پر امی نام بھی بغیر بات کیسے کرتے نام بغیر بات کرنے نہیں ہوگا امی کو غلطی سے نام لے لیں گے یا چلا دیں گے نام لے کے
ہاں ہاں
اس کے لیے میرے فون میں میں اوپن کرتی ہوں چلے گا نا ایک فون میں دو آئی ڈی
ا وہ پتا نہیں ہے مجھے بھی وہ سمجھ میں معلوم نہیں ہے
پوچھتی ہوں وہ دیدی سے
ہاں
اور بتاؤ
ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے ابھی ابھی الحمد اللہ اچھا ہے
اور بت
پہلے تھوڑا طبیعت خراب ہوتی دیکھی تھی
ہاں یہ موسم خراب رہتا ہے طبیعت خراب ہو جاتا
نہیں وہ آپ لوگ دوسری سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں پہ طبیعت خراب ہوتی ہیلو ہلو ہیلو
ہاں دیدی بولو
ہاں نا آواز نہیں آواز تمہاری بریک ہوگی تھی نا وہ میں بول رہی ہوں تم لوگ جو اس سے پہلے ہاں تو وہ ہے نا ریسیو نہیں کرنے کا نا پہلے مطلب پورا کمپلیٹ کرنے کا اگن
ہاں یہ واٹسپ پہ کیے تھے تو ابھی میں اٹھا کے بولی کہ میں کال پہ ہوں ابھی
ہوں
ہوں اور بتاؤ کیا بول رہے تھے وہ سوسائٹی میں رہتے تھے
ہاں پہلے جو سوسائٹی میں رہتے تھے تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا نا پیٹ وغیرہ کا
ہاں ہاں ہاں
ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو اچھا ہاں یہاں کا پانی بھی نہیں ٹھیک ہے
اچھا جہاں رہے ہو ادھر کا بھی ٹھیک نہیں ہے
نہیں ہے
اچھا
بسلری ہی پیتے ہیں ہم لوگ پہلے سے تو وہی پیتے ہیں یہاں کا پانی ٹھیک نہیں آ رہا ہے
ج
پہلے بھی ہم لوگ وہی پیتے تھے ابھی بھی وہی پیتے
اچھا
ہوں
ہاں نہیں وہ کیسے معلوم میں آتا تھا نہیں کیونکہ میں میں نے جو چینج کر ہی نہا تو وہاں پہ ایک بار گا ہے میںچولی امی کی گھر میں شفٹگ کریا ا ہممی لوگ دوسری جگہ شف تو میں وہیں پہ شفٹ کری تو وہاں پہ اخوا ہے اور الحمد للہ میں جہاں رہتی پہلا تو وہاں پہ بھی مجھے یہی ایشو کا پیٹ درد لگے گا تھا
ہاں
لیکن جب سے میں نے امی کی سوسائٹی میں شفٹنگ کری نا جب سے اللہ کا شکر ہے تھوڑے دن مطلب یہاں پہ آنے کے بعد میں کچھ دنوں تک ایسے ہے پیٹ میں درد یہ وہ چل ہی رہا تھا لیکن دوا وغیرہ لیے نا تو آرام ہو گیا اللہ کا شکر ہے بہت ابھی تو بہت مطلب وہاں سے یہاں پہ ہاں وہاں پہ میں بسلیری کا پانی پینے کے باوجود بھی مطلب میں تکلیف رہتی میرے پھر بچوں کے بھی سب کے ہے
ہمم ہمم
ایسا ہوتا تھا ابھی لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے امی کےگھر آئیوں نا امی گھر مطلب امی یہ دوسری جگہ شفٹ ہوگئیں ہے اور میں یہاں پہ آ گئی امی کے گھر میں تو وہاں پہ پہلی بات تو ایک کنواں لگا ہے امی کے تو اور پھر شاید کیا ہاں تو وہ لیکن بہت آرام ہے
بر بس اس کا سروس کرواتے رہنا پڑتا ہے اکوا کا
ہوں نہیں وہ جب نہیں نہیں وہ تو جب خراب ہوا یا جیسے پانی وغیرہ نہیں دے گا تو پھر سروس کرانا پڑتا جو میرا وہ ایسا اوپن والا ہے نا اکوا یہاں پہ کہ رہ تو وہ جو باکس والے ہوتے ہیں نا اس کی سروس خراب
اچھا
کیونکہ وہ پیک رہ
ڈائریکٹ والا ہے تاکی سے جو ہے
ہاں مطلب ٹینکی سے جائنٹ ہے میرا اور مجھے دکھتا ہے مطلب خراب یہ پانی وغیرہ آتے ہوئے پورا کیسا ہے گا انٹر ہو رہا ہے کچرا جم رہا ہے تو وہ سب دکھے گا مجھ
ہوں صحیح ہے پھر
ایسا اور سب ٹھیک ہے
آپ کے کتنے بچے ہیں
دو ایک دو لڑکی ہے
اچھا وہ دیدی کو ایک لڑکی ہے آپ کو دو لڑکی ہے
ہاں
اچھا
دو لڑکی ہے میرے پانچ چار تھے ایک
اچھا چار بہنیں ایک بھائی
ہاں وہ میری کھالا ہے نا جو
ہاں
کھالا تھے ن ہمارے دوبڑے کھالا ان کے چھ لڑکی اور وہ
ہاں
اور ہم لوگ کو ہم لوگ ہم بھی ہم لوگ مطلب ہم لوگ پانچ چار لڑکی ایک با ایک لڑکا اور پھر اس کے بعد بڑی والی سب سے بڑی والی آپا ہے اس تین اس کو تین لڑکی ایک لڑکا پھر اس کے بعد جو آپ ہے اس کو تین لڑکی ہیں پھر مجھے تین لڑکی ہے پھر میرے بھائی کو دو لڑکی ہے پھر میری سب سے چھوٹی بہن بھی ایک لڑکی ہے ٹوٹل گیارہ لڑکی پانچ بہن بھائی
ہم لوگ تو پانچ بہنیں ہی چہی ہے لڑکا ہی نہیں ہے کوئی
لڑک دو ہی ایک بھائی کو لڑکا ہے اور بڑی آپا کو باقی سب کو لڑکی ہے لڑکی ہے لڑکا نہی
ہا ہم لوگ کس فیملی سب سے بڑی ہے
نہیں تو ہمارے نانی کو پانچ لڑکی تھے
ہاں
ہاں یے تو مطلب پا نچ پانچ لڑکی تھے ان کو پھر ان کے دو لڑکی لوگ تو ایسے مطلب اس زمانے میں وہ جو چکن پپ وغیرہ بیماری کی وجہ سے سات لڑکی ہوے تھے تو دو لڑکی کی ہاں دو لڑکے دو بیٹی تو ان کے اں کا انتکال ہو گیا دو بیٹیوں کا چھوٹے چھوٹے تھے جب ہی اور پانچ بیٹیے تھے مطلب ان کو بیٹا ہوا ہی نہیں سات بیٹی ہی ہوئے
ہوں ہ
ہماری نانی کو
ہوں
چلتا ہے کوئی بات نہیں آج کل کون اںتا کچھ امپٹینٹ نہیں
ہالڑکوں سے زیادہ لڑکی کہ لوگ آج کل مطلب کہ انڈیپینڈنٹ ہیں
ام بہت سے لوگوں کو تو لڑکے کےہوتے ابھی اس دن میں وہاں پہ گئی تو ایک ت رولی سے میرے گھر باہ میری بیٹی کی دال بڑی ہے نہ ہوا مے
ہاں
تھرٹی فائی میں نمبر تو وہاں پہ رو ری تھی موسیی کیا ہوا
ہاں
تو میرے ب بیٹے لوگ مطلب جھگڑا کر رہے ہیں ایسا وسا بولنے لگی تو کتے ہے تو تین بیٹے ہے
ہاں
گھر میں نہی رہنے کا ایسا ویسا بولر ہے تھے مے کو
ہاں ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے لڑکوں میں مطلب کہ بھائی بھائی میں بھی ہم ہم لوگ پانچ بہنیں ہم لوگ میں ہے مطلب سمجھ کی جھاگڑا وگڑا نہیں کرتے نہیں تو میری فرینڈ
بیٹیوں کا یہ رہتا ہے کیا بولتے شادی کر کے چلے جائیں گے ساتھ میں رہیں گے نہیں لیکن ساس نہیں رہنے کے باوجود بھی ماں باپ کو جس کی اگر کیپیسٹی ہے تو صاہی کرتے ہیں
ہاں
بیٹے بیٹے اگر مطلب اللہ نہ کرے جس کے بیٹے ایسے خراب لیکن اگر کوئی کوئی ابھی تو نشے میں دنیا کے لڑکے پڑ گئے ایک
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
ایسا زیادہ مسئلہ ہونے لگا ہے ای توے تو پنڈے جو ہے نا
ہاں
وہ زیادہ ہو رہا ہے
اچھا
ہاں
ٹائمنگ دیکھو لپٹا ہوا ہاں ہیلو